کون
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی ماشاء اللہ گھیریت سے ہیں
آ بھی کیریئر سے ہوئے آ فرمائیے کیا کر رہی تھی آپ
جی کچھ بھی نہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں انتظام کرنے کھانے کے ابھی مصروف ہو جائیں گے
بالکل ہم یہ کھانے کی تیارییا کر رہے تھے کہ جلدی بنا کے ہم بھی فی ہو جائے
جی بالکل ابھی کیا ہے نا کیڑوں کا ان کام موسم ہے نا
بالکل نہیں تو جلدی بناتے نا جلدی فری ہو جائے
یہی رہتا ہے خیال میں کہ ذہن میں کہ بس جلدی سے فری ہو جائیں تو ہی بہتر ہے
جلدی بھی فری ہو جاتا ہے اور سونے کا ٹائم اتنا ہی فکس رہتا ہے در
ہاں جی بالکل مطلب نا یہ تو نا ایک نیم سا ہے کہ ساڑھے دس بجے تو اگر سو گئے نا تو آپ کو اچھی سی نیند آ جائے گی ورنہ پھر تو نیند ہی نہیں آنی میرے کو تو جس نے میرا تو پرسنلے زیادتی معاملہ ہے کہ اگر میں ساڑھے دس بجے سے پہلے پہلے فون وون کو سائڈ میں رکھ کے سو گئی نا تو سو گئی اور ن پھر تو رات بھر آپ کو کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے
لیکن ہمارا کہ ہم اتنا فون وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہیں اتنا ہی استعمال کرتے ج ار ہم کو آتا رہنا ضرورت ہے
جی ابھی ہم آٹھ نو بجے تک تو فری ہوئیں گے مصروف رہنے والے ہیں آٹھ نو بجے تک تو پھر جا کے فری وہیں ہیں پھر آدھا ایک گھنٹہ فون چلائیں گے
بکل آپ سنڈے سنڈے کے دن ہمیں ٹائم مل جاتا ہے ن تو سنڈے کے دن باقی دن ہم تو فری ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اب کالج اسٹارٹ ہو جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ سانس سونے کے لیے بھی مجھے چاہیے ہوگا
جی جی بالکل وقت تو بہت چاہیے ہوگا آپ کو تو کالج کی زندگی میں تو وقت ہی قیمتی ہے بھائی
ل رہ کالج کرو پھر ہم تین سے لے کے ٹیوشن پڑھانے بھی جاتے بچوں کو
جی جی وہی تو کہہ رہی ہ نا وقت کا بالکل مینجمنٹ بہت وہ ہوتا ہے اس
بالکل ٹائم مارنیجمنٹ تک
کیونکہ آ ہ کیونکہ آپ کو نا بچوں کے لیے بھی ٹائم وقت نکالنا ہے ان کو پڑھانا ہے تو اور پھر آپ کو اپنے پڑھنے کے لیے وقت نکالنا ہے اور پھر ہے نا آپ کے کتنا ہی پڑھ لے دیکھے گھر میں رہتے نا تو آپ کو گھر کے ایک دو کام بھی
بالکل صحیح فرما رہی یہاں پ
سے وقت مقرر ہے تو وہ ہے
بالکل ہم تو کیا ہم کو جب بھی ہمارا پیپر وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم چھت پر آ جاتے ہیں
جی بالکل وہ پیپر وغیرہ کے وقت ہی آپ ایسا مان لیں کہ آپ کو گھر میں تھوڑا سا وہ مل جائے گی سہولیت
ہاں پیپر ویپر تو ٹائم پر ہی رہتا ہے جو ہمیں گھر سے تھوڑا فری جا پڑتا ہے ورنہ تو گھر کا بھی کام کرو دو جگہ ٹیوشن لینے جا پن کمپیوٹر کلاس بھی جاتی پ ہم ہم
یہی تو نا گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ چلو اپنے بچے ہیں ٹھیک ہے اپنے کریئر پہ کچھ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے ان کی اپنی زندگی کے لے
بالکل آگے جان آگے جا کے کیا ہو
ہاں بئی آج کا د ایسا ہے نا آپ کسی پہ بھی
میرے بھر نہیں رہ سکتے آج کا دون یہی ہے
ڈپینڈ نہیں رہ سکتے آپ اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ رہ سکتے
اس امی بیچ اتنا پڑھا کہ آگے جا کے کسی پر نربھر نہ ہونا پڑے پڑھ لکھ لو کہ پھر اچا اچھی خاص جاب کرو تو کیا ب آج کا ٹائم ہی اتنی مہنگائی ہوگی کہ جب دونوں جن انسان کمائیں گے تبھی
ہاں خرچے خرچے بہت بڑھے گ آپ دیکھے ہر چیز پہ خرچے بڑھ گئے بھائی آپ کتنے ہی اچھے طریقے سے منصوبہ بنا لیں اپنے گھر کے خرچوں کا لیکن نا وہ زیادہ ہی نکلنے والے ہیں آپ سوچیں کہ بھائی میں س کدر دس ہزار روپئے میں یا بیس ہزار میں میرے گھر کے خرچات پورے ہو جائیں بالکل نہیں ہونے والے
تو آج کل دام بڑھ گئی ہے نا دودھ وغیرہ جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر اتنی دام بڑھ گئی ہے
بالکل اور پھر کیا ہے نا کہ مطلب لوگوں میں نا الگ سے دکھاوے کا الگ سے فیشن ہو گیا ہے
جی ک جو چیز نہیں بھی چاہیے رہتا وہ بھی خرید لیتا
ہاں جو نہیں لینی ہے نا اپنے کسی مطلب کی بھی نہیں ہے نا وہ اس کو بھی لینی ہے کہ ہاں اس کے پاس دیکھی تھی میں نے اس کے پاس تھی ارے اس کے کام آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی یہ اس کا مسئلہ ہے آپ کی تو نہیں آ رہی ہے نا آپ تو مت لو
بالکل اور آج کے ٹائم پہ مہنگائی چلو وہ جو ہمارے پرائم منسٹر بولتے ہیں سونا نہ لے سونا لے ابھی سونا تو ویسے بھی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں اس کی اتنی ضرورت تو ہے نہیں
کسی کے بھی بولنے سے کیا ہونے والا ہے ایک بار بتائیں جن کے گھر میں نکاح ہے ان کو تو لینا ہی ہے بھی چاروں کو ٹھیک ہے اور باقی آدمیوں کو کے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں جو بول لیں ان ان کے تو ہاں ان کے تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے
ا سر سب تو ہونا چاہیے س وغیرہ خریدنے کے لیے مین بات تو یہ ہے
یہی تو کہہ رہی ہ ہووں نا اس بیچارے کے پاس تو پیسے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مت خریدیں وہ خریدے گا تو جانا جب اس کے پاس پاس کچھ ہو بےچارے کے پاس
کھانے پینے کی چیزیں یہ م نےج نہیں وہ پا رہی ہے
ہاں بالکل نہ یہی تو کہہ رہی ہوں نا بہت مشکلات ہے
بالکل آج کا باری ایسا ہو گ آپ پہلے دیکھا نہیں تھا کہ گیس کے لیے کتنا لائن وغیرہ لگانا پڑتا تھا
ارے ہاں ابھی بہت زیادہ
ایک دو مہین پہلے نہ جائے ت ہما کوکور چولی پڑیے
بہت مسئلہ ہو گیا تھا اور آپ نہیں آپ کو پت ہے کیا مطلب نا گیس والوں نے ال الگ سے مطلب بلیک میں دیے نا جو مطلب دو دو تین تین ہزار روپئے میں ایے الگ سے گیس سلینڈر بیچ چھ
جس جگر وغیرہ ہے ج کی بٹل وغیرہ ہاں جن کی موٹر وغیرہ تو ان کا تھا اور پانچو چھ سے ہزارو لوگ بیچ رہے تھے بلیک اینڈ وائٹ اور ہماری ایں نا دو دو گھنٹا لائن میں لگی تھی تب جا کے گیس کا سلینڈر ملا تھا اس ٹائنڈ پر گس بڑی لائن لگی انی پڑتی تھی ہمارے گھر کے ا بازو میں ہوتا تھا اتنی اتنی تین تین چار چار د اتنی لمبی لمبی لائن لگتی تھی کسی کو مل پاتا تھا کسی کو نہیں مل پاتا تھا
یہی تو کہہ رہی ہوں نا انہوں نا بہت فائدے اٹھائے ہیں گیس والوں نے صحیح کہہ رہی ہوں اپنے زیادتی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے کسی مدے کو ایسا نہیں تھا اب ایک بار جب ان کے پاس نہیں تھا تو پھر انہوں نے بلیک میں کیسے دے دیا
بالکل وہی بات رہتی ہے
بچارے آدمی کو جس کو ضرورت تھی نا اس کے لیے تو ان کے پاس سلینڈر ختم ہو گیا تھا اور پھر بلیک میں دینے کے لیے کہاں سے آ گیا بائی الگ سے
ب ان کو بلائیک میں خریدنا پڑتا تھا کہاں ایک ہزار میں سلینڈر آج زد زیادہ تین تین چار چار ہزار لگانا پڑتا تھا گھر کا بجٹ ہل جاتا ہے ٹائم پر ایسا کچھ چیزیں ہو جاتای
جی یہ تو یا اللہ کرے ہمارے یہاں پہ تو نہیں تھا کیونکہ ہمارے یہاں تو چولہے پہ بنا لیتے ہم تو
یہ بھی اچھا ہی ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوا گیس کا ہے اتنی مہنگائی تھی سللی پڑ گئے تھے یہ گیس وغیرہ مل نہیں رہا تھا ا جن کی ہوٹل وغیرہ چل رہی تھی وہ تو بند ہو سکتی ہے نا تو انہوں نے کیا کیا چھوٹا سا نا چولہا بھی وغیرہ بھی بناا آ گیا کہ اس پر کھانا بھی بنا سکے اور گیس وغیرہ بھی رکھ لیا تھا ا دونوں چیز پرس دیا
بالکل نہیں بچارے چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کرنے والے تھے نا جو ٹھیلا لگاتے تھے چائے کا پوہے کا ان کا ان کی تو بیچاروں کی دکانیں بند ہو گئی تھھی بھائی ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل دور تھا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل کیونکہ ان کے لیے تو ایسا ہے نا روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کاتے ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں پھر کچھ پھر کچھ دنوں پہلے پھر مودی جی نے بولا تھا یہ پیٹرول وغیرہ کا استعمال کم کیجی ہے اس ٹائم پر اب پیٹرول پمپ اتنی لمبی لمبی لائنیاں تھ کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہمارے بھائی جان گئے تھے دو گھنٹے کے بعد آئے تھے اتنے لم پورا پیٹرول پمپ بھرا ہوا تھا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہمارے ایریا کے پیٹرول پمپ پر
ا تو نہیں دے گا ہم گئے بھی نہیں ٹھی کیونکہ میں دیکھو سفر پہ بہت کم نکلتی ہوں میرا بھائی ہے وہ جاتا ہے ٹھیک ہے میرا بھائی جاتا ہے نا وہ کام پہ جاتا ہے تو وہ ضرور جاتا ہے ہمارے یہاں پہ اور نا ہم تو سارے گھر والے یہ ہی رہتے ہے
ہمارا یہاں پر کیا ہمارے یہاں پر انڈسٹریل ایریا ہے آجو باازو ہمارے یہاں پ بڑی فیکٹری کمپنی وغیرہ ہے تو آس پاس میں ہی نا پیٹرول پمپ تو سب پتا چل ہی جاتا ہے
جی جی وہ تو پھر تو پت چلنا ہے
پڑ گیا تھا
ارے بہت ابھی بھی بڑھتے ہی جا رہے ہو تو
ہاں یہ سب چیزیں کم تو ویسے بھی نہیںی ہوتی ہے
ہاں نہیں ہوتی ہے میں نے تو سوشل میڈیا پہ ایک نیوز آئی تھی اس میں مطلب وہ ٹی وی اینکر نہیں رہتے وہ وہ بڑا رہے تھے کہ آپ دام کیوں بڑھا رہے ہیں کہ ن آگے سے دام بڑھتے آ رہے ہیں تو کیا آپ نے جب تو نہیں گھٹاائے جب آگے سے دام گھٹ کے آ رہے تھے تب آپ نے گھٹاائے تو نہیں اور اب جب ان کو کیا بولتے ہیں یہ بزنس کرنے والوں کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو یاد آ رہی ہے کہ بائی آگے سے دام بڑھ کے آ رہے
بالکل ابھی ان سب کا کچھ کیا نہیں سک سی
ہاں نہیں میں نے دیکھا تھا تو مجھے وہ تھوڑا بہت یاد ہے وہ ایسے کہہ رہے تھے بائی جب گھٹکے آ رہے تھے جب وہاں سے آگے سے چالیس ایسے کچھ آ رہے تھے تب آپ نے دام گھٹائے تو نہیں تب تو آپ نے ان کا فائدہ ہونے دیا پبلک کا نہیں ہونے دیا اور اب جب پبلک کا فائدہ ہو رہا تھا تو آپ کو لگا کہ نہیں ان کا نقصان کیوں ہو رہا ہے بزنس مین کا ایسے بول رہے تھ تو وہ من کو چلو بی لگے رہا ہ میں نیوز دیکھتی نہیں ہوں
ہمیں اتنا نیوز وغیرہ اب نہیں دیکھتے
نہیں ہیں بالکل نہیں میں نے تو نا گھر میں ٹی وی بھی نہیں لگنی تھی ہمارے مط نے س ہے نا مجھے تو گھر میں ٹی وی چاہیے ہی نہیں مطلب نا دن بھر پھر وہی نیوز دیکھو یا ناٹک دیکھو یا ہاں وحی وہ چلتے رہتے نا تو وہ کسی پیڑ جین میں جہر کھولنے والی چیز ہوتی ہے میرا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر
چلے
ہلو
دو اس پ جتنی چرچا کریں گے ک کر
جی یہ بالکل گفتگو میں خیال ہی نہیں رہتا ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ